اسلام
ہلو
ہاں جی
اس کیا حال ہے
جی اللہ کا کرم ہے جی اللہ کا شکر ہے
آپ کے گھر میں سب ٹھیک
جی بالکل آپ کر لائیں کچھ نہیں بارش کا مزہ لے رہے ہیں
اچھا ناشتہ ہو کیا
جی بالکل
اچھا جی تو کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہیں گے آج
آپ بتائیے
جی میرے خیال میں ہم ٹائم مینجمنٹ پہ بات کریں
بالکل
تو میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دیتا ہوں وقت کا ٹائم جس کو اردو میں وقت بولتے ہیں تو کہتے ہیں نا وقت سب سے بڑی دولت ہے جو پیسہ ضائع ہو جائے وہ دوبارہ کما سکتے ہیں لیکن جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آتا
بالکل
تو ٹائم مینجمنٹ کا مطلب ہے اپنے وقت کو صحیح جگہ صحیح طریقے سے استعمال کرنا
بھیٹ سک
تو اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر ہم ٹائم کو اچھے سے مینیج کریں گے اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ
ہ
اگر ہم ہر کوئیٹ ہر کوئی کام اپنے ٹائم پر کریں گے جیسے پڑھائی ٹائم پہ ہوگی آفس کا کام ٹائم پہ ہو گیا کھانا بنانا ٹائم پہ ہو گیا یا صفائی ٹائم پہ ہو گئی تو ایسے نا ٹینشن کم رہتی ہے
جی بالکل آپ نے درست فرمایا دیکھیے ٹائم سے ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے اگر آپ ٹائم سے کرو کھانا کھاؤ تو صحت اچھی کچھ کام کرو تو کام اچھا ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے ایک اپنی زندگی میں رول ہونا چاہیے
جی
جب تک ہم اپنا ٹائم اور رول سیٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی پوری الٹی پڑ جاتی ہے دیکھو ابھی یہ چھٹیاں پڑی ہیں بچوں کی تو بچوں کا ٹائم ٹیبل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے
بالکل
وہ یہ ہے کہ بچے سوتے رہتے ہیں کہ اٹھتے نہیں ہیں اور اب اتنی جلدی جلدی اٹھانا پڑتا ہے بچے نیند میں جھوم جاتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر ہم ٹائم لے کے چلے تو ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوگی ہر چیز میں چاہے وہ اسکول ہو کالج ہو روزمرہ کی زندگی ہو یا کام ہو اپنا کہیں روٹیین کھ بھی ہو تو ہمیں اپنا ٹائم مینج کرنا ضرور چاہیے صبح جلدی اٹھو تو تھوڑی سی وک بھی ہو جائے گی سیر کرنے باہر نکل جاؤ اچھی پودوں کی پیڑوں کی ہا لیں گی آکسیجن ملے گا اور دیکھو یہ بھی ہے کہ باہر جا کے پھر ہم تھوڑے سے ہم فریش بھی ہو جائیں گے شریر بھی فریش رہے گا دماغ سدیش رہے گا اور مقام میں بھی من لگ جائے گا اور جلدی جلدی کام ہو جائے گا
کام ہو جائے گا بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے تو اور کہتے ہیں نا کہ جو دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرس ہوتے ہیں انجینئرس ہوتے ہیں یا بزنس مین جو ہو ہیں تو آپ نے اگر اکثر ان کے انٹرویو سنے ہوں گے ان کی باتیں سنی ہوںگی تو وہ اکثر اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اب وقت کے پابند رہو وقت اپنے جو آپ کے پاس جو ٹائم ہے اس کی قدر کرو ٹائم پہ سو جاؤ ٹائم پہ اٹھ جاؤ ٹائم پہ کام کرو ٹائم پہ کام ختم کرو اب اپنا وقت یہ ایسے فضول چیزوں میں ضائع نہ کرو
بے‌شک
بالکل تو وقت ضائع کیسے ہوتا ہے آج کل ہم اسکرال کرتے رہتے ہیں ریلس دیکھتے رہتے ہیں اگر ہم فون دو منٹ کے کے لیے ل لیتے ہیں ہاتھ میں ہم سوچتے کہ چلو میں ایک دو ریلس دیکھتا ہوں یا ایک دو منٹ ریلس دیکھتا ہوں بالکل پتا ہی نہیں چلتا بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے اور آج کل کے کیا ہوتے ہے نا کہ آج کل کے بچوں میں یا بڑوں میں بھی اکثر پایا جاتا ہے کہ پرو کاسٹینشن جس کو انگریزی میں بولتے ہیں اور اردو میں اس کو بولتے ہیں ٹال مٹول کرنا جیسے کہ ہم بولتے جو مجھے کام ابھی کرنا ہے میں چلو میں بع میں کرتا ہوں پھر بعد میں بولتے چلو بد میں کرتا ہوں شام کو
بچوں سے تو بڑے چھین لیتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی ہے فون دو
ہوں ہوں
دراصل بچوں سے تو ہم چھین لیتے ہیں مگر ہم اپنے بارے میں کچھ سوچ ہے اپنے ہی بارے میں کہ ہم کتنا چلاتے ہیں ہم کتنا چلاتے ہم تو بچوں سے چھین لیتے ہیں بچے کچھ نہیں کہتے مگر ہمیں کہنے والا تو کوئی نہیں ہے
بھی نہیں ہے بالکل بالکل
کہ ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں خواہ مکھو اس وقت اپنا اچھی اس میں چیزوں میں لگائے تو ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور کوئی نئی چیز بھی ملے گی کہ ہم نے یہ کرا تھا
اور بالکل ایسے اگر ہم ٹائم صحیح جگہ پہ صحیح کام میں لگائیں گے تو ایسے نا دل میں وہ اطمینان بھی ملتا ہے اس کو کون بھی ملتا ہے کہ نہیں میں نے ٹائم ضائع نہیں کیا میں نے کچھ حاصل ہی کیا کچھ سیکھا میں نے
اچھا یہ خوشی اچھی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کیا اور ہم اس سفلتا ملی ہمیں کہ ارے ہم نے یہ کام کیا تھا ہمیں دیکھو کتنا مزہ آیا اور کتنا ہمیں سیکھنے کو ملا
بالکل بالکل صحیح بتایا آپ نے تو اگر جیسے کہ اگر کوئی کام گھر کا ہی کرتے ہیں ہم صبح ناشتہ بناتے ہیں یا گھر میں اگر جیسے پھول پودے ہوں گے ان کو پانی دیں گے تو یہ چھوٹا سا ہی کام ہے لیکن ان میں اس میں بھی اس میں بھی کرنے میں پھر وہ الگ ہی مزہ آتا ہے کہ کہ نہیں میں نے تو کچھ کام کیا
ہاں جی بالکل ہوتا ہے یہ تو ایک سکون مل جاتا بتا اپنے آپ کو کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے حاصل
جی جی
جی دیکھو ٹائم تو ہر انسان کو دیکھنا چاہیے مگر یہ ہے نا تو ایک آلس بھی انسان میں اتنا بھر جاتا ہے
جی
ہر کسی کی بات ہے یہ پڑھے پڑھے بس اسکال کرنا ہے فون چلانا ہے
بالکل کچھ کام کرنا نہیں ہے
جی اور پھر اس کام کو لیٹ ہو جاتا ہے پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو گیا یہ کام ختم نہیں ہوا غلطی کس کی ہے غلطی ہماری ہے ٹائم تو جائے گا ٹائم کا کیا کا ٹائم تو نکلتا جائے گا ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتا ہے ٹائم
بالکل یہ رکنے والا نہیں ہے
نہیں ہے ہر چیز رک جاتی ہے یہ ٹائم نہیں رکتا
بالکل
اور بولے آپ کیا آپ کو کچھ ٹائم کیسے ہم ایک اچھا ٹائم کیسے بچا سکتے ہیں یا ہم ایک اچھا ٹائم ٹیبل کیسے بنا سکتے ہیں
دیکھیے ٹائم ٹیبل تو بنانا بہت ضروری ہے یہ اپنے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ دیکھو ہم صبح اٹھیں گے
جی
پانچ بجے اٹھ جائیں پانچ بجے نہیں چھ بجے ہی اٹھ جائیں تو ہمارا ٹائم اتنا اچھا ہو جائے گا ہم سارا کام کر لیں گے گھر کا آفس کا
اپنی جو وغیرہ تو ہمیں ایک آلس بھی نہیں آئے گا اگر ہم واک پہ جائیں صبح سہر کرنے
تو ہمارا دماغ فریش رہے گا تو ہم خود فریش رہیں گے
بالکل
اور ہم لیٹ اٹھیں گے نو بجے دس بجے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ تھوڑا بہت ابھی ہمارے لیے تو ابھی صبح ہوئی ہے مگر صبح تو کب کی نکل چکی تھی وہ
بالکل تو میں اس میں اور ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں نہ کیا کرنا چاہیے دیکھو اگر ہم نے آج دن میں جو بھی کہ صبح اٹھیں
جی
ناشتہ کیا واک پہ گئے یا جو بھی ہم نے پورا دن کیا
جی
تو شام کو سونے سے پہلے نا ایک منٹ دو منٹ کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے پورا دن ریوائز کرنا چاہیے کہ میں نے صبح سے لے کر ابھی تک کیا کیا کیا مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا کہاں میرا ٹائم بچ جاتا کہاں مجھے اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے تھا تو ایسے مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ تبدیلی آ سکھ تی ہے انسان میں اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے
نہیں تبدیلی تو دیکھی جائے فائدہ اس کا کتنا ہے اس کے شریر کا فائدہ ہے اس کے کام کا ہر روز الگ زندگی کا جو چڑ چڑاپن ہے نا وہ ختم ہو جائے گا
بالکل
سب سے زیادہ تو یہ لیٹ اٹھنے کے سے چڑ چڑا پن اتنا ہو جاتا ہے کام کو انسان دیکھ دیکھ کے غصہ آتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یہی بس
خراب ہے آج کی تبدیلی جو آ رہی ہے آج کی جنریشن میں بہت زیادہ آتی
تو کیا ہے نا کہ ایک ا ایک یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک انسان یا اگر اپ اپنے لیے ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا یا اپنے گھر میں اگر بچ اچے ہوں گے ان کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا ٹائم ٹیبل ایسے بنایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے
جی
آ لسٹ ایک بنانا چاہیے دن کے شروع میں جو سب سے تین ضروری کام ہوں گے جو امپورٹینٹ کام ہوں گے وہ جیے اگر ہم بچوں کا دیکھیے تو ان میں میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے ان کے لیے ایک تو کھانا پڑھائی اور کھیل کود یہ والا کھیل کود نہیں موبائل والا لیکن وہ والا کھیل کود جو جس میں ان کی
نہیں بچوں کے لیے کھیل کود بھی بہت ضروری ہے
بالکل بالکل تو میں
اچھا چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں ٹھیک ہے
جی جی بالکل ٹھیک ہے
کرلح